وعلیکم السلام ٹھیک ہو ولیک السلام علیکم اپ ٹھیک
وعلیکم السلام کیسے ہو آپ ٹھیک ہو
میں ھیک ہمات کےتے ہو
ہاں میں بھی ٹھیک اور بتاؤ گھر میں سب ٹھیک
گھر پہ سب کیسے ہیں
گھر پہ بھی سب ابھی
سب بڑھیا آپ بتاؤ آپ کیسے ہو خود پڑھائی کیسی جا رہی ہے
میں بھی ٹھیک پڑھائی بھی اچھی جا رہی ہے
اچھا سمر ویکیشن تو ہو گیا کہ موج ہو گئی آ
ہاں جی موج تو موج ہی ہے بھائی میرے کو تو ویسے بھی موج ہی تھی تو ویسے بھی نہیں جاتا سکول تو ہاں جی میں ایسے بھی نہیں جاتا تھا اسی لیے ہاں ہاں جی اب جانا ہے اسکول اور یہ انیس کو جانا ہے اسکول اور تو
اچھا
ہاں جی
اور اب سمر ویکیشن میں جو نوٹس ووٹس بنانے تھے وہ بنائے
ہاں جی ہم نے بنا ہے ہاں بنانا اسسمنٹ بنانا ہے ابھی میم نے بولا کیا کیا انگلش میں تو وہ بنانا ہے وہ لکھنا ہے سب کچھ
اچھا تو ابھی تک آپ نے نہیں لکھے
ہاں جی ہاں جی
ابھی تک نہیں لکھی آپ نے
نہیں نہیں میں نے نہیں لکھی
ا تو آپ اسکول کب سے کھول رہے ہیں
میرے اسکولس میرے اسکولس کھلیں گے یہی کیا بولتے ہیں اس کو انیس کو
اچھا اچھا چلو اچھی بات ہے
اچھا
اور بتاؤ آپ ٹیوشن وغیرہ جاتے ہو
ہاں جی میں ٹیوشن وغیرہ بھی جاتا ہوں صبح جاتا ہوں ساڑھے نو بجے
آتے کب ہو پھر وہاں سے
ہاں جی میں آتا ہوں وہاں سے گیارہ بارہ بارہ ساڑھے بارہ بیچ میں آتا ہوں ساڑھے گیارہ تک
ہاں جی
ہ ہ اور بتاؤ آپ کچھ خاص کھانا وانا ہو گیا
کھانا شانا بھی ہو گیا آپ کو کھانا شانا ہو گیا
ہاں ہاں بالکل ہوگیا
اچھا اچ جی اور بتاؤ آپ گھومنے وومنے نہیں جاتے ہو
ہاں بس ہم کل ہی جا رہے ہیں ہم گریز جا رہے ہیں نائٹ کے لیے
او گ جانا ہے نائٹ کے لیے وہ تو بڑیا سی جگہ ہے وہاں پر
ہاں جی
ہاں جی وہاں پر تو بہت مزہ آئے گا
کرن ویلی جائیں گے پھر ہم نے سوچا نہیں وہ زیادہ ہو جائے گا
ہاں جی
تو اسی لیے اب ہم گریز کا پلان کر رہے ہیں وہیں جائیں گے
اچھا آیں جائیں گے اوکے
ہوں
اچھا اچھا وہاں پر تو مزہ آئے گا وہاں پر تو مزہ آئے گا ٹینٹ وینٹ دینا ہے وہاں پر
ہاں اور کیا
وہیں پر پکان آیا
ہاں ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں نا چیز ساتھ ہاں وہاں پہ ت جی بھی بنائیں گے
اچھا اچھا بارب کیو وارب کیو ہاں
ہاں
اچھا اچھا تجھ وہ جی بناؤگی کہ اور کچھ بھی بناؤ گے
اب دیکھیں گے نا اسی پہ کیا کیا بنائیں گے اور وہیں سے ریسٹورینٹ میں ہی کچھ کھائیں گے وغیرہ
اچھا جی اچھا جی ریسٹورینٹ بھی ریسٹورینٹ میں کھاؤگی وہ وہاں کیا ریسٹورینٹ میں کیا مزہ آئے گا خود بناؤ وہ یاد رہیں گے پھر وہ دن بھی بناتے تھے گریز یہاں بناے تھے آپ نے تو کچھ کیا تھا پکنک کا پکنک کا پلان تو آپ نے تو بولا تھا ہمیں پکنک جانا ہے
ہاں وہ نانی حال والوں کے ساتھ جانا ہے نا وہاں سے آ کے
اچھا جی مجھے لگا وہ پلین مجھے لگا وہ پل نہیں کینسل ہو گیا ہے ہاں جی
پھر ہم نے نل جائیں گے تو وہ پلان پہ ہے وہاں سے بھی جائیں گے
اچھا اچھا اچھا
ہوں اور بتا آپ کو بھی جو جانا تھا دوستوں کے ساتھ آپ نہیں گئے
ہاں جی میں گیا تھا آج
پھر کہاں گئے تھے
ہاں جی میں گیا تھا یہاں سے شنکراچاریہ سے نکالی تھی لمبی تھری اس میں گھوم گیا ہوں اور شنکراچاریہ کو
اچھا اچھا
تھری سکسٹی میں میں آیا آج ہاں جی تھری سکسٹی مطلب میں یہاں سے چڑھان نا شنکراچار
ہاں
پھر پھر پھر سیروں سے چڑھے اوپر اوپر پھر لیا وہیں سے کیا سائڈ لیا وہیں سے نیچے کی اور
اچھا
پورے پہاڑو گوم گئے گول گول
اچھا اچھا اچھا اکے
شنکراچاریہ پر ہم ہم نے کیا ہے گول تھری سکسٹی ڈگری یہ فرام فرام ہے ٹگ با سے ٹنگباغ کے پس کون سی جو مسجد مانس کون سا وہ اوپر چڑھائی جاتے ادھر سے ہم پھر ادھرے
ہاں آ مجھےس سمجھ
ہاں جی ہاں جی آئے آپ کو آپ سمجھ
ہاں ہاں ہاں ہاں مزہ آیا ہوگا فوٹوز وغیرہ نہیں اٹھائے
فوٹوز کیا اٹھائیں گے اپنی پلیس پر کیا فوٹوز اٹھائیں گے شنکراچاریہ پر
تو وہاں پہ جو اتنے اچھے ویو کے ساتھ فوٹوز آتے
وہاں پر تو بھی اچھے تھے وہاں پر تو میں نے ار بھی کھائے دول بھی کھائے میں میں یہ ڈھونڈ رہا تھا ہاپوت کو میں ڈھونڈ رہا تھا مل گیا تھا ایک ہاپو تو وہ اس کو بگایا اس کو یہیں سے ڈھونڈ دوڑے بندی تو بگایا ہاں جی
اور بتاؤ آپ اور کہاں جیں گے
اچھا جی میں گیا تھا ادھر
چ
گیا تھا میں میں نے تو بولا تھا آپ کو میں گیا تھا شنکراچار پھر میں گیا تھا گھومنے ایسے بلوار کی بائک پر تو
بائک آپ خود چلاتے ہو
نہیں نہیں بائک میرا دوست چلاتا ہے
آپ کو نہیں آتی ہے ابھی
ہاں نہیں نہیں میرے کو نہیں
تو سیکھنی تھی آپ
ہاں جیس سے ہنگا نا باپ کھا ہی نہیں ہے بولا تھا اس کو کل بھی بولتا ہاتاں سے کاؤں گا تو اس کہاتا ہی نہیں ہے آتوار کے دن تو بارش پڑتی ہے میری قسمت میرا مت خراب ہے
آپ کو اس کو پیچھے رہنا تھا جیسے وہ آپ کو رہے جب ان کو کاریہ کی ایپ چاہیے تھی آپ کی فرینڈس کو
ہاں وہ تو سکھائے گا مز
اچھا اپنے پاپا کو بولا تھا
ہاں بتاؤ بتاؤ کیوں
میں نے بولا آپنے پاپا کو آپ نے بولا تھا
ہاں ہاں سکھاؤں گا بھائی مگر ایک چیز ہے نا اس کو جو گیئر ہے نا وہ ایک ہی مشق ہوتا ہے اس کو دو دو پیر نہیں اگر جو می باپ کی بائک ہے نا
ہ ہاں
اس میں ہے نا وہ گیئر دونوں سائڈ سے بھی اور آگی سے بھی اس پر اگر سیکھے گا نا انسان
ہاں ہاں
ہاں پھر وہ ہر ایک بائک چلا سکتا ہے اس لیے وہی مین چیز ہے پہلے مل مل کول سیکھنی ہوتی ہے پھر
اچھا اچھا اور اور آپ بتاؤ
اور میں کیا بتاؤں گا اور آپ ہی بتاؤ کچھ وہاں سے
میں بس بڑھیا ہوں پھر آپپا آپ کو پاپا ہی سکھائیں گے بائک چلانا
ہاں جی
اچھا اچھا تو اچھی بات ہے پھر آپ خود ہی نکالو گے بائک کو تو جاؤ گے کالج وغیرہ
ہاں ہاں ہاں ہاں پھر تو آگے پکڑیں گے آگے تو بہت ٹف پولیس والے ہوتے
نہیں ابھی آپ کی ایج بھی ہو جائے گی نا تب تک
ہاں کیا تب تک بائک کی س کو بائک کو لگیں گے دو دن سیکھنے میں
یہ آپ بولتے ہو جتنی یہ دکھتی ہے ایزی اتنی ہی نہیں ہوتی ہے
نہیں گیئر کا مسئلہ ہے اسکوٹی جس کو چلانی آئے گی اس کو بائک بھی چلانی آئے گی بس گیئر کا مسئلہ ہوتا ہے
اچھا
ہاں یہ ہینڈل تو سیم ہی ہوتا ہے بائک میں کمفرٹیبل ہینڈل ہوتا ہے اس کو اسکوٹی میں اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے ہینڈ
اچھا
ہاں جی گیئر کا مسئلہ ہوتا ہے بس کلچ اور گیئر کا بس ورنہ کیا ہے بائک اور س کچھ تو ایک ہی چیز مگر گئر کا مسئلہ ہےئے نا اس میں بس وہی ہے بس
ہوں ہوں ہ
ہوں ہاں جی اور بتاؤ آپ کھانا وانا کھایا
ہاں گاڑی آتی ہے آپ کو
رے گاڑ ر آ گاڑی نہیں آتی ہے میرے کو اور کو آتی ہے
ہاں
اچھا ریورس کیسے چڑھاتے ہیں گاڑی کو
ویسیے ہی جیسیے جاتی ہے
کیسے جاتی ہے
گئر کرنا پڑتے ہے نا چینج ریوورس میں لینی پتی یہ گاڑی تو
اچھا ریورس میں ریورس میں کیسے کرو گے آپ اپنی گاڑی
ہوں ہوں
ریورس میں کیسے چڑھاتی ہووں آپای مجھے بھی بتاؤ نا مجھے بھی دو نا تھوڑا بہت ٹپس
مجھے بتاؤ آپ کو کاریہ کے پیسے آئے
نہیں میرے کو تو ابھی نہیں آئے
ہمچ سب کو
اب ایک کون سے سب کو آئے کئے کے پیسے جو کالنگ کے بتا رہے ہو آپ
نہیں میں وہولی وہ والا ہے ٹرانسکرپٹ میں کر ل گی ہاں
کب ہے
صبح ہی
صبائی مجھے تو نہیں آئے ہال میرے سے انیا ہو گیا
آپ اس کے ساتھ چھیڑتے ہو نا اسی لیے
نہیں نہیں میرے سے انیا ہو گیا رانی کو آگے
ہاں
ہاں کیا جھوٹ بولتے ہو یار
میں مزہ کر رہی ہوں
کیا مزہ کرتے ہو آپ آپ اتنا جھوٹ بولتے ہو آپ کو گناہ
ا بول میکا آ کون
اوکے بیٹھو بائے